کیا آواز میرے بھائی بات کرے
ہیلو السلام علیکم
آپ ٹھیک ہیں
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر میں سب ٹھیک ہے
اور بتائیے آپ کے امتحانات کیسے گئے؟
میرے امتحانات بڑے ٹھیک ٹھاک سے گئے ہے اتنے اچھے بھی نہیں ہوئے
کیوں آپ نے تیاری نہیں کی تھی
میں نے تیاری کی تھی لیکن وہ جو سر تھے انہوں نے پیپر بہت ہی ٹف رکھا تھا جس کی وجہ سے میرا پاسنگ مارکس آیا ہے تو میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں ابھی
تو پھر یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے لیکن جو آپ جو ہے آپ اگلی بار دھیان رکھنا کہ آپ پڑھائی کریں
ہاں جی جی میں دھیان رکھوں گا اگلی بار سے میں پہلے ہی پڑھائی کر رکھوں گا کر کے رکھوں گا ج جس کی وجہ سے میں امتحانات میں اچھے مارکس لا پاؤں
ہاں بہت ہی اچھی بات ہے اور آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کھانا کھایا
جی میں نے تو ابھی نہیں کھانا کھانا نہیں کھایا ہے ابھی میں نے تو آپ نے کیا کھانا کھا لیا ہے
نہیں میں نے نہیں کھانا کھایا ابھی وقت ہے میں دیر سے کھانا کھاتا ہ ابی میں نے فی الحال کیک کھایا
جی ٹھیک ٹھیک کیک کیک کیوں کھایا آپ نے اگر آپ کو بھوک ہی لگی تھی تو کھانا ہی کھا لیتے دیر سے کھانا کھانا منع ہے میں اس سے صحت خراب ہوتی ہے
جی آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن کیا کریں مجھے لگا میں کچھ کھاؤں کچھ میٹھا تو اسی لیے میں نے کیک منگوایا اور پھر میں نے وہی استعمال کیا دودھ کے ساتھ پی لیا
ٹھیک ہے ہ وہ جو کیک تھا وہ کس فلیور کا تھا میں بھی وہی فلیور کاؤں گا پھر مجھے آپ یہ بتائے
وہ کیک جو ہے اس میں بہت سے چیزیں استعمال ہوئی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میدا انڈے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں مٹھائیاں اسی میں استعمال ہوئی تھی اور چاکلیٹ بھی
ٹھیک ہے جی تو جو وہ کیک تھا وہ کس کمپنی کا تھا یا آپ کمپنی کا نام مت بتائے آپ بتائے وہ وہ کیسا اس میں کیا چیز ہے مانو آپ وہ کیسا تھا
جی مزہ تو ٹھیک ٹھاک تھا لیکن تھوڑا جو تھا تھوڑا سوکھا تھا ایک کیک ہوتا ہے جو آپ کو جس سے آپ کو پتا چلے کہ یہ بہت ہی بڑھیا ہے لیکن یہ تھوڑا جو ہے نرم تھا
جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک کیا آپ نے اس کے کے ساتھ چائے لی چائے پی
چیز جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ میں نے دودھ کے ساتھ ایک کیک کھایا تو اسی لیے اس کے ساتھ تو بھی مجھے تھوڑا مزہ آیا اگر چائے کے ساتھ کھاتا تو کچھ
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ یہ بات آپ کے امتحانات ختم ہو گئے یہاں چل رہے ہیں ابھی
جی میرے امتحانات آج ختم ہو گئے اب اس کے بعد اب اور امتحانات ہیں لیکن اس کا ابھی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا کب ہوگا وہ امتحان کب لیے جائیں گے ہمارے جو اساتذہ کرام ہے وہ یہ امتحان قاب لیں گے آپ بتیں آپ نے کیا آج ورزش کری
جی میں نے تو آج ورزش ورزش نہیں کری کیونکہ میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے میں پہلے اٹھتا ہوں اس کے بعد چائے پیتا ہوں اس کے بعد میں ڈریس اسکول کی ڈریس لگاتا ہوں جس کی پھر میں اسکول جاتا ہوں وہاں پڑھائی کرنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے
یہ تو اچھی بات کہی ہے آپ نے پڑھائی کرنی چاہیے اس کی اور چلنا بھی چاہیے اسکول تک اگر نزدیک ہے آپ کا سکول تو چل کر جائے اگر تھوڑا دور یہ پر ہے تو سائیکل پہ جائے اگر سائیکل کل نہیں ہے پھر کیا ہی کہہ سکتے ہیں اپنی ٹانگوں کا جتنا ہو سکے اتنا استعمال کرے آپ ورزش کریں کرکٹ کھیلے فٹ بال کھیلے
ہاں جی جی میں یہی مانتا ہوں اپنے اپنے باڈی کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے آپ آپ کے آپ کی صحت ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ نے ورزش کی ہے آج
جی میری صحت ٹھیک ہے آج ورزش میں نے کی میں آج بہت چلا میں جہاں تھا اپنے کالج میں وہ بہت بڑا ہے تو وہاں میں نے وہاں میں بہت چلا باغ میں ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک جس کی وجہ سے میری صحت اچھی رہی اور میری ورزش بھی ہو گئی
مجھے آپ بتائیں یہ آپ یہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں یا نہیں
جی میں کھیل کھیلتا ہوں کرکٹ میں کھیلتا ہوں مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے کہ آپ آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں آپ کو کون سا کھیل پسند ہے
ہاں جی جی میں کھیلتا ہوں بہت کھیل کھیلتا ہوں میں بہت گیمس کھیلتا ہوں میں جیسے کہ فٹ بال کھیلتا ہوں میں کرکٹ کھیلتا ہوں میں مجھے بہت شوق ہے کھیلنے کا میں فٹ بال زیادہ پسند کرتا ہوں کرکٹ کے مقاب مقابلے تو آپ تو آپ کو کیا پسند ہے یہ کون سا پلیئر پسند ہے
جی مجھے کرکٹ میں تو ایسے پلیئر پسند نہیں ہے لیکن مجھے بابر اعظم بہت پسند ہے وہ بہت ہی اچھا کھیلتا ہے آپ کو کون سا پلیئر پسند ہے فٹ بال میں
جی مجھے تو رونالڈو پسند ہے پورتگال کا جس نے ابھی کل کل رات کو دو دو گولے ماری ہیں ان کی ٹیم بہت ہی اچھی ہے جو جو آپ کی جو کرکٹ کی ٹیم ہے وہ ان میں ان میں سے جو بابر اعظم ہے جو آپ کے فیورٹ پلیئر ہیں وہ بتائے وہ کیسا کھیلتے ہیں وہ ان میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں یہ بتا ظاہر کر سکتے ہیں آپ
جی وہ بہت ہی ایک اچھے اور عمدہ پلیئر ہے ان کی خوبیاں بہت ساری ہے جیسے شاٹ اچھے سے وہ مارتے ہیں وہ جو اگر کوئی خطرناک ٹائم پر وہ بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے کوئی دنیا کا بہترین دنیا کا ٹاپ کلاس بالر آ جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پھر اس کا ان کا کھیلنا متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جو نبرات ہے ہو کے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ آپ آپ کو پورتگال کا مشہور کھلاڑی رونالڈو کیوں پسند ہے
کیونکہ ان کی جو یہ ہے زندگی وہ کافی وہ کافی اچھے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان میں بہت ڈسپلن ہے میں ان کو اپنا آئیڈل مانتا ہوں وہ بہت ہی عمدہ قسم کے انسان ہیں وہ بڑے ہیں ان میں کافی ایکسپیرئنس ہے تو اس لیے ان میں بہت سی خوبیاں ہیں تو آپ مجھے بتائے تو مجھے آپ بت اے کہ یہ آپ کے گھر میں کیا کیا سالن کیا بنا ہے
جی ابھی تو سالن دال بنی ہے دال میں تڑکا لگ رہا ہے اور میری امی جو ہے وہ بڑی ہی بہترین قسم کی دال بناتی ہے جس کو کھانے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے وہ چاہے وہ آپ روٹی کے ساتھ کھائے چاہے وہ آپ چاول کے ساتھ کھائے کیا پھر آپ ایسے ہی پیے تو مجھے آپ بتائے آپ کو چاول پسند ہے یا روٹیاں یا آپ جو ہے نان پسند کھانا پسند ہے
میں میں تو زیادہ چاول ہی کھاتا ہوں کیونکہ چاول سے چاول سے انرجی بہت ملتی ہے اور وہ فائدے مند بھی ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں زیادہ چاول نہیں کھانا چاہیے حد میں رہ کر کھانا چاہیے ورنہ آپ آپ کی صحت خراب ہو ہو سکتی ہے تو تو میں چاول کھاتا ہوں آپ آپ کو کیا پسند ہے یہ کھانے میں
جی میں تو روٹی کھانا پسند کرتا ہوں کیونکہ روٹی ایک ٹائم اگر ہم روٹی کھائیں اور ایک ٹائم ہم چاول کھائے اس سے ہماری صحت اچھی رہ سکتی ہے اگر آپ دونوں ٹائم صبح بھیی چاول س شام بھی چاول کھائے تو اس سے ہمارا پیٹ جو ہے وہ پھول سکتا ہے اور ہمارا فضن جو ہے زیادہ بڑھ سکتا ہے اس اسی لیے مجھے لگتا ہے روٹی بہت ہی مفید ہے اور چاول پی
جی آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلائیں گے کبھی
جی بلائیں گے ضرور ان شاء اللہ ضرور بلائیں گے کبھی جب مقرر وقت ہم تو طے کریں گے تب بلائیں گے آپ بتائیے کہ آپ کو کون سا سالن پسند ہے
جی مجھے تو یہ کیا بولتے ہیں اسے یہ کیا مجھے نہاری بہت پسند ہے
جی بالکل جی گوشت کی نہاری بہت ہی اچھی ہوتی ہے بہت ہی مز دار ہوتی ہے
میں نے کھائی ہے نہاری تو آپ نے کھائی ہے نہاری آپ بتا سکتے ہیں
جی میں نے نہاری کھائی ہے بہت ہی مز دار ہوتی ہے میں نے جو دوسرا بھی جو ہے مکھن والا مرغا بھی کھایا ہے اس میں بھی مزہ ہوتا ہے لیکن میں اس بار سوچ رہا ہوں کہ اب اخبار حلیم حلیم کھاؤں دیکھوں کہ اس میں مزہ کیسا ہوتا ہے کیا آپ نے کھایا ہی کھائی ہے حلیم یا کچھ اور
ہاں میں نے حلیم کھائی ہے میں ہمارے پڑوسی کے یہاں شادی تھی تو ان کے ان کے وہاں حلیم بنا تھا تو میں نے تھوڑی سی چخی مجھے اتنی عمدہ تو نہیں لگی وہ لیکن ٹھیک ٹھاک کہہ سکتے ہیں اور وہ تھوڑی پانی پانی جیسی تھی ت مجھے تو اتنا پسند نہیں ہے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ کہیں ہوٹل میں جا سکتے ہیں یا کسی شادی پہ جا سکتے ہیں اپنے رشتے داروں کے
جی بالکل لیکن جو حلیم ہے وہ کسی کسی کو بنانی آتی ہے حلیم کا حلیم بنانا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے اس میں دال بھی استعمال کی جاتی ہے اس کو پیس نہ پڑتا ہے تو اس اسی لیے جو حلیم ہے بہت ہی مشکل ترین چیز ہے جو ہم کھا سکتے ہیں تو آپ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ ہے آپ کیا بریانی کھاتے ہیں یا پھر آپ کو بریانی بھی نہیں پسند اور کون سی بریانی
نہیں نہیں جی جی مجھے مجھے بہت بریانیاں پسند میں بہت بریانی پسند کرتا ہوں مجھے حیدر حیدرآبادی بریانی بہت پسند ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے پسند ہے اپنی ماں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی وہ مجھے بہت پسند ند ہے میں آپ کو کبھی دعوت